السلام علیکم جی جی جی بتائیے کیا بول رہے تھے آپ آپ کی زندگی میں مجھے لگتا ہے کہ بہت ساری پریشانیوں کا جو ہے آپ
ہوں
ا ابھی مقابلہ کر رہی ہے بہت ساری پریشانی کی
مج رمبے بھی کیسے کڑی ہو مجھے یہ
پیروں پہ بھی کیسے کھڑی ہوں مجھے یہ بھی مجھے یہ بھی بہت آپ کی آواز سے ہی مجھے لگ رہا ہے آپ بہت ہی پریشان ہیں کیونکہ آپ کی آواز ورنہ کھنکتی ہوئے سکے طرح سٹیک ہوتی تھی آج جو ہے وہ نرجائے ہو اس نوٹ کی
میری ایک اچھی عادت ہے کہ میں
میری ٹ اچا وہی تو میں کہ رہا ہوں نا میری بات سنیے کچھ بات ادا اداس کرنے والی آخر کوئی بات ہی نہیں ہوتی ہے ہاں بائی میں کہہ رہا ہوں آب کیا ایک دن دو دن نکالنے ہیں دو تین دن نکالنے ہیں تو ہو گیا مسئلہ ختم ارے نہیں آپ اتنا جو ہے پریشان نہ ہوئیے اتنا جو ہے یہ غمگین نہ ہو یہ
مجھے بتاؤ
آپ خوش رہیے
مجھے بائٹ دیکھو اور جس
ساہ پ
جس طرح میں کمپلین نہیں کرنا چاہتا تھی مجھے لیکن اپ مجھے
جچھی
بتاؤ بتاؤ میں کس طرف
ب
دیکھن جی ہوگی کہ میں بولتی ہاں ٹھیک
دیکھوئی
آپ آپ آسمان کی طرف دیکھو چل آسمان کی طرف دیکھو گے نا اپ دیکھو گی بات کیا بادل ہے واہ نیلا نیلا آسمان بس ہو جاؤ گی خوش بہت ختم ہ بتائیے اچھا ٹھیک ٹھیک اچھا ٹھیک ٹھیک اچھا ٹھیک ہاں
پڑے ہی
ٹھیک اچھا
رہی تھی فل ٹائم جاب کوئی دے نہیں رہا پسند نہیں ہے
اچھا ٹھیک ٹھیک ٹھیک
کم میں گئیت پسند
اچھے
کند کم رکھ کے لیپٹاپ چلنا
ہاں
بند ہوگا اور کام کرنے کا سوچ رہے
اب
ہوں وہ مصیبت ہی مصیبت ہے نہ
کہاں سے ہوگا
اب تم اور حالت میری ایسی ہے کہ بولے گا یہ شاید ابھی مرنے والی
بولے گچ ہے
حالت میں اپنے دو پیروں پہ میں کھڑی ہونے پتی ہوں نمازیں بھی میری
کو ایک بات بتا
آگے ہے تو ہے کیا
مجھے بولو بت میں بس سچ میں وہ بات تو ہے نماز میری بھی آگے پیچھے ہو جاتی ہے وہ ایک چیز ہے جو سب سے زیادہ ضروری ہے اور ہم سے جو ہو نہیں پا رہی ہے وہ بات صحیح ہے اس بات پہ تو ہم غمگین ہونا ہمارے لیے بنتا ہے باقی دنیا میں کیا ہوتا ہے دائنے کیا ہوتا بھائی نہیں کیا ہوتا ہے کوئی فرق نہیں پڑتا اب کیا ہو گیا آپ تو مطلب بہت ہی زیادہ علم ووردہ شخص ہے اب بہت ہی زیادہ مطلب عقل شخص ہے جی جی گھومٹ بھی اب کرتی نہیں تو اس سلسلے میں آپ کو زیادہ پریشان بھی نہیں ہونا چاہیے جو چیز ہوتی ہے نا یہ میں نے زندگی میں میں نے بتا ایک بار وہی میں نے ایک بات ہمیشہ زندگی اسی سی کی ہے جو چیز ہوتی ہے نا اچھے کے لیے ہی ہوتی ہے ہمیں اس وقت وہ اچھا ہی دکھتی نہیں ہے پر آگے جا کے ہمیں وہ اتنی مطلب لگتی ہے اتنی بہترین چیز ہوتی ہے ہوں ہوں ہوں اچھا ہاں ہاں ہاں بتائیے بتائیے ہاں ہاں ہاں ہاں ہاں بہت زیادہ بہت زیادہ جی صحیح صحیح ہاں جی جی جی وہ بات تو ہے
نہیں لگ ہوتا ہوگا جیسا میرے
نہیں نہیں ایسا تو جی جی بہت بہت صحیح بات کیا آپ نے کہ جو نارمل لوگ ہیں نا ان کے ساتھ یہ ایس چیزیں دی ہوتی ہے اسی لیے میں کہہ رہا ہوں نا کیا خاص ہو اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ خاص لوگوں کو خاص پریشانیوں کی جو ہے وہ مطلب سے گزرنا پڑتا ہے جی آپ کے لیے مطلب دیکھیے جتنی زیادہ جی ہاں وہی وہی میں کہہ رہا ہوں نا میں وہی کہہ رہا ہوں آپ آپ کیوں آپ کیوں اپنے کو تکلیف دے رہے ہو جی جی جی وہی میں کہہ رہا ہوں کہ آپ خود ہی یہ ایسے کام کرنے پہ تلے ہوئے ہو آپ آرام سے بیٹھو اب کوئی پریشانی نہ لو دن صبح سکون سے اٹھو ار دیکھیے زندگی زندگی ضائع کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے ہاں آپ کے لیے زندگی ضائع کرنے کا مطلب کیا ہے نہیں نہیں وہ مقصد وہ تو اس کے مطلب آپ کے پاس آپ کے پاس کیا اچھا آپ کا کیا مقصد ہو مقصد کیا ہے آپ کا ہ بتائیے آپ کیا مقصد ہے آپ کا جی یہی میں کیا کہہ رہا ہوں نا آپ کے پاس اپنا اپنی مقص بس وہی خوش رہو نا سیدھی مطلب سنو میری بات آپ مطلب سب کو چھوڑ کر آخر پہ خوش ہونے پہ پہنچ رہی ہو خوش رو رہا کیوں نہیں ہونا چاہ یہ کام دھندا خوش ایسے بھی رہا جاتا ہے میری طرح رہو خوش میں کون سا کام دھندے والا ہوں ارے کیا خوش رہو یار اتنا مطلب وہ نہیں سوچنا پڑتا ہے آپ وہ یہ کرو اب خالی ایک بات کرو جو ہوتا ہے اچھے کے لیے ہوتا ہے خوش رو اور تھوڑی محنت وحنت وہ تو ضروری ہے کرنی وہ تو کرنی ہی پڑتی ہے کہ بنا کہ ہی ہو پائے گا کچھ جی کر میں محنتذر مجھے اپنے آپ پر کرو جم جوائن اپنی جو صحت پر کام کرو اپنا ایک مقصد بناؤ کہ دیکھو کیا مقصد بناو آپ کا بھی جو ویٹ کیا ہے کچھ ویٹ ہوگا ففٹی ہوگا ففٹی فائیو ہوگا اس کو سکسٹی تک ہاں آ ہاں چلو اسی پہ کام کرو ایپس میں نہیں نہیں نہیں ففٹی فو س فو آپ چلو کیونکہ مے میرا مانو آپ کے پاس جو بھی ایج ہے نا وہ سب سے بہتر ن ہے آپ کی بون ڈینسٹی کو بڑھانے کے لیے آپ ابھی مہربانی کر کر کے جم کرو جوائن آپ مہربانی کر کے جم جام
وں گی میں میرے بس کچھ کرنے کوئی نہیں
اری نہیں نہیں نہیں آپ ابھی آپ ابھی نوکری کے لحاظ سے دیکھ رہے ہو آپ زندگی کو زندگی کے لحاظ سے دیکھو نوکری اور پیسوں کے لحاظ سے نہیں آپ کیوں اتنا سوچ رہے ہو اتنا نہیں سوچنا پڑتا آپ کو نہیں ضروری ہے پیسے کمانے کی کرو نا ایش خود کو اسے پتا نہیں کون سی ذمہ داری یا کون سی یہ ہے اپ کرنی تو آپ بول گے مجھے پیسے چاہیے کرو ایش خود کو ایسے ہی کرو کام وام جو بھی تھوڑا تھوڑا کام ملتا ہے کرو تو ہو گیا مسئلہ ختم گھومو پھرو گھومو پھرو کرو ایش اسی لیے وہی وہی وہی میں کہ رہا ہوں نا سنو سنو میری بات آپ ایک کام کرو آپ جو ہے نا آن لائن پڑھنا اسٹارٹ کر دو یا میری بات سنو اگر میر میں کب سے کہہ رہا ہوں کب سے کہہ رہا ہوں میں مہربانی کر کے پڑھاؤ بچوں کو سب سے آسان سب سے بہترین کام ہے وہ میرا مانو کرو شروع پڑا نا ب پہلے آئیں گے دو تین ہاں گھر پہ گھر پہ پڑھاؤ نا بچوں آس پاس کے بچے جو چھوٹے چھٹے ہیں نا ان کو مطلب محلے میں خبر پھیلاؤ کہ میں پڑھا ہوں بچوں کو لڑکیوں کے پاس بچے سب سے زیادہ آتے ہیں ارے میری بات سنو نہا میری بات سنو اب شروع کرو خالی ان اچھا مجھے بات تو بولو اب اس میں کیا پڑھا رہی تھی پھر آن لائن میں انٹرسٹ والا کام تھا جب یہ کر لیا تو وہ بھی شروع کر دو ایک
رکھے پڑا رہی تھی نا
وہ بھی وہ بھی چز ہے نا کہ ارے ہاں چلو ٹھیک ہے آپ کی وہ اسکلس اچھی ہوتی ہے وہ لگے گی کس کو جب نوکری نہیں لگے گ کس کو
صرف نوکری کے لیے تھوڑی چاہیے لائف
ے اچھا پھر کس کے لیے لائف اسکل ہے نا ہاں لائفکل کل ہے آپ آ گئے نا اسک کن ابھی اور سیکھنا ہے کچھ
میں ابھی مجھے اور
بھ نا انہیں کمیونکیشن اسکل سے گھر ہاں مل گیا نا اب جو بھی مل گ اب جو کنٹینیو کرنا ہے کہ کنٹینیو نہیں کرنا ہے وہی مجھے پتا ہاں یا نا
پتہ ہے یہمس سنڈے شام تک وات
مجھ نہیں پ یہ میں سنڈے شام تک بتاؤں گی اچھا ماتلاب ڈسڈ رزائ کیا رزائ
یہ کو ہوا ہی روزی تھی
ہوں
کیا کیا کہہ رہے ہو تم کچھ کہہ رہے تھے
میں وہی کہہ رہا ہوں نا سنو اس کے تو دو ہی سب چیزیں
کویت والے دوست سے بعد کی
بتائی کویت والے دوست سے کویت والے کہاں پہنچے ارے وہ بھی میں نے ایسے ہی بولا تھا
کی کیوں
میرا
میرا ارے میں ایسی بتز کو کیت کیا کرنی چاہ رہا ہے بولا ہی رہیتا میںے دماغ میں بیٹھ جات آپ کی
ان
ابھی بولو کت نے عجیب سے بات کی ہاں
یہ تو مختلف ریزنس کی وجہ سے بولوں اے دوست کبد ہوگ
ہاں
بات کیکم رہ
نہیں کیا بات کی کبھی کچھ بات نہیں کی اس سے کیا ہو گیا ارے رونا ارے مت
گ میں راستہ تھوڑا آان ہو
اچھا ٹھیک ہے کرو ایس میں جارو بس میں کبت جارو کرو ایس ش
میں نہیں ہوں
کسی کام پہ کسی
مجھے دل بھر جاتا ہے
میں وہی وہی کہہ رہا ہوں دیکھو میری بات سنو ہر چیز کو نیگیٹو وے میں لینا نہیں ہوتا ہے ضروری ہر بار سنو میری بات ہر بار ہماری غلطی نہیں ہوتی ہے ایک بار ہماری غلط ہوگی دو بار ہماری غلی ہوگی تین بار بھی چوتھی بار ہر بار ہماری غلط ہے ہر بار ایک ہی انسان غلط نہیں ہو سکتا ہے نا ہر بار ایکھ انسان غلط تھمكن بول ایسی بات نہیں مجھے
دمجے ریالٹی چیک میں لیا
کیا بولا اس میں جی کیا ایسا کیا بولا اس نے جی بتے کیا بولا ایسا ہم ایسی بات کر رہے تھے اس سے مجھے بولا کہ کیا
اس نے مجھےس کو کہاں دوستی کہ
اچھا
فار نے بھی لی ہے تو کیا کہتے ہیں
اچھا اچا کیا کہتا ہے کہاںاں ہے دونڈوں دڈ مل لی نوکری دو پس تو کو ہونی تو ھر مہ پہ لڑائی کرتی ہو
دو منٹ میں نے
ہاں
اس کو دو بت سن رہی ہوں میں ب رہیوںی
ی
یہ تویا تو باندا بولتی ہے کہ کیا بولا یہ تو
اس کو میں بولتی کہ لڑائی کس کو بولتے ہیں کا
میں ان کا نہیں میں نے
بہت بہت کچھ نہیں بولا تھوڑا ریاض ہے ٹی
مجے لن بہ براگا
لیکن بہت برا لگا کو کہا یہ تو تم بول رہے ہو پھر میرے والے کیا بولتے ہوں گے ہاں
مطلب اھر پیٹ پچھے آفس والے کیا
ہاں بتے ہاں اس سے ہمیں سنو
کہ رہے نہیں تو مز کر رہا نہیں تو تم تو رہن گ تو آپ
میں میں وہی کہہ رہا ہوں سنو میری بات میں ایک بات بولوں گا کہ آفس والے یا پھر میں بولوں گا دوست ووست یا کو بھی مطلب کوئی بھی میں بھی میں مجھے بھی اس میں سب کو اسی میں مان لو کوئی کچھ بھی کہے نا گی مطلب آپ کو اس سے فرق ہی نہیں پڑانا چاہیے اتنا یہی سیلفش بن جاؤ کسم سے میں کہہ رہا ہوں مطلب میں ایک بات بتاؤں گا
چلے ہمیں